ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
اچھا اچھاب ٹھیک ہے ٹھیک
ہاں ہوئی فرق ٹانگ میں
ہاں ہو گئی تھوڑی سی
اچھا ٹھیک پھر آپ کیوں نہیں آؤ گے پرسوں ہاسپٹل رہنا والاری صبح
پرسوں م میں تھ
میں بول رہی ہوں منگلوار کے بعد سوموار آ جاؤ
دیکھیں گے
اگر سوموار دیکھیں گے نہیں اگر آپ کو زیادہ درد ہو رہا ہے تو بہتر ر ہے کہ آپ سوموار آ جاؤ وہاں پہ ایک تو آپ کے نارمل وہاں پہ وہ کر لیں گے دیکھیں گے آپ کی جانچ پوری جسم کی اور اس کے بعد وہ پین کے لیے بھی دیکھیں گے نا آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے وہ بھی اس کے لیے بھی کریں گے کچھ اگر وہ وہ فی الحال آپ کو کیلشیم کی دوائی رکھیں گے نا اور وٹامن کی دوائی
ہوں ہاں
کی دوائی اس سے بھی ہوتا ہے بہت کچھ فرق پھر
دیکھیں گے پر اسی ٹائم پہ جانا ہوا کی
کی ایج ہے جیسے مانیں گے آپ کی ایج پچیس ہے ٹھیک ہے میرے ماموں کی ایج چالیس سے اوپر ہے ہے نا پچاس تک ہوگی پچاس سات سات ان کو بھی تھا گھٹنوں میں اٹ ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ان کو توپ سے بہت زیادہ تھا وہ رنا والاریی گئے انہوں نے ان کو رکھی دوائیاں وہ چھوٹی چھوٹی کیلشیم کی بوٹلس اور ان نے ان کو رکھے پیکٹ جو دودھ میں ڈالتے ہیں یا وہ بھی نہیں تو انہوں نے ان کو کیپشول دیے کھانے کے لیے پرسوں کل وہ بول رہے تھے ان کو بہت فرق آیا ہے ان سے
دیکھیں گے پرسوں
دیکھیں گے نہیں اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ جانا ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت مت ہے جس انسان کو درد ہوگا جو درد سے مر رہا ہوگا وہ دوائی کے لیے جائے گا وہ نہیں بولے گا میں
ہاں د وہچو ہیم پچھو دیکھیں گے اسے ڈھینگ پہ میں دیکھوں گا نا اسی ٹائم پہ بولوں گا پھر
اگر پھر ہاں اگر پھر دیکھو یہ ایک دن کا مسئلہ ہے کیونکہ ا ہم منڈے نا منگلوار کو بھی جا سکتے ہیں میں بھیب آپ کو کیا بول رہی ہوں وہ تو دوسرا ڈاکٹر ہوتا ہے تب ا اگر آپ منگلوار کو ہی آؤ گے وہ زیادہ بہتر ہے
ہاں وہی بتا رہا ہوں نا سیٹرڈے ہوئے ہے نا اتوار کو دیکھیں گے نا اسی ٹائم پہ
ہاں دوسری بات میں نے سنا رہنااواری جو ہاسپٹل ہے نا یہاں پہ جو ہسپتال یہاں پہ ہے نا یہاں پہ اس ہمارے یہاں پہ وہاں پہ ہر ایک ڈاکٹر بہت بہترین ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے بہت دور دور علاقوں سے دیکھیں جو مریض وہاں پہ آتے ہیں آج میں نے جہاں میں جاتا ہوں پڑھنے وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ ان کو بول رہے تھے کہ میں ہم اسی ہسپتال جائیں گے ان کو پین تھی تو اگر آپ دانت کے لیے بھی پہلے وہاں پہ صفائی وغیرہ کرواؤ گے وہاں سے تو تو پھر لگائیں گے کہاں پہ وہ دوسری بات ہے لیکن اگر پہلے آپ صفائی وہاں پہ کرواؤ گے دانتوں کہ وہ بھی بہتر ہے
اسی ٹائم پہ دیکھیں گے پھر کیا کیا ہوگا وہاں پہ
ہاں
وہاں پہ جا کے دیکھے کہ کیا مس مسئلہ آ رہا ہے
ہاں
ہاں
جچ پیا آپنے
ہاں چائے پی ہاں چائے پی
ہو ہ
کچھ نہیں ایسی تھوڑا درد تھا نا دن بھر اسی لیے
اچھا ٹھیک اچھا جن جس کے پاس آپ کے پیسے تھے جنہوں نا ادھار لیے تھے انہوں نے کیا بولا باقی پیسوں کا پھر
تھوڑے دنوں میں مت دے دے گے وہ بھی
اچھا ٹھیک ٹھیک
شاید
چلو اچچھی بول تھے
بولنا ہے نا ان کو تھوڑے دنوں بعد بولوں گا اور دیکھیں گ کیا بولتی ہ ہاں
آپ نے آج نماز نہیں پڑھی
پڑھنے والا تھا نا ابھی کیا ن ابھی فون
اچھا ٹھیک
بوول نا فون اس میں بات کرنی ہے تھوڑی سی اسی لیے رکا
آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے
شکر الحمد للہ ٹھیک ہے ابھی مطلب شکر الحمد اللہ ٹھیک ہے ابھی
ٹھیک ٹھیک چلو اچھ
ہاں
آپ دن میں اسکوٹی کو کچھ چیک کر رہے تھے اس کو کیا ہوا تھا
کچھ نہیں وہ آواز کر رہا تھا نا تھوڑا ب پرسوں بولا تھا نا میں نے اس میں چیک کرانا ہے وہ
آپ آگے سے دیکھ رہے تھے نا کچھ
ہاں وہ پرسوں اس نے کھولا تھا یہی کیا بولتے اس کو آگے والا نا وہ وہ تھوڑا لوز الگ ہاں وائزر وہ شاید لوز ہے اس لیے وہ تھوڑا سا وائبریٹ کر رہا تھا آواز کر رہا تھا تھوڑی
اچھا ٹھیک ٹھیک چلو اچھی بات ہے یہ بھی ٹھیک بات ہے یہ بھی ٹھیک ہے
اسی وجہ س تھوڑا سا پریشان تھا تھوڑا آواز کر رہا ہے نا بہت پرسوں سے
اچھا ٹھیک ٹھیک
وہ ایک چیز حصہ بدلوانا ہے اس میں تو وہ ہو جائے گا پھر شاید پہلے اس سے گارنٹی لے لوں گا کہ ہو جائے گا یہ تو ٹھیک ہے ورنہ تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے بہتر ہے فضون میں کیی پیسا خرچ نہ کر
ہاں اوپر سے یہاں سے کام بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں
جب ٹھیک ہوگا تو ہزار کے بدلے دو ہزار لگ جائے
ہاں
جب ہوگا نہیں تو پھر فضول میں کیوں پانی پانی کی طرح پیسا بہانا ہے
ہاں صحیح بات ہے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے شاید مجھے لگ رہا ہے
کمزوری آئے گئی ہے تھوڑی سی
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ کو ہلدی والا دودھ پینا تھا اس سے بہت طاقت
دینے والا بھی ہونا چاہیے نا اب اس پہ بھی بندہ بولے گا خود بھی کر سکتا ہے بندہ لیکن نہیں کر سکتا
صحی بات ہے انڈے کا کھانے تھے آپ کو وہ بھی نہیں کر سکتے آپ
نہ انڈے تو کھلانے پڑتے کھا نہیں سکتا میں
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ بھی بات ہے
ہاں
اصل میں ابھی یہاں پہ گرمی زیادہ بڑھ گئی ہے نا اس کی وجہ سے انسان میں ہمت ہی نہیں رہتی
نہ اصل میں آج پتاہ نہیں کیا مسئلہ تھا دن بھر پورا پہلے تو پیر میں درد تھا پھر سر میں درد تھا پھر سر میں تھوڑی فرق ہو گئی تو پھر پتاہ نہیں پیٹ میں پتا نہیں کیا ہو گیا پھر آگے یہ پسلیوں میں بھی کچھ چب رہا تھا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا
پسلیوں میں چبھ رہا تھا
ہ کچھ چھبھ رہا تھا پتاہ نہیں کیا
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ آپ کا جو وہ پیٹ کا بیلٹ تھا سپورٹ جس سے آپ کو رہتا تھا وہ کیوں نہیں لگاتے ہو
شاید ابھی اندر سے میں کچھ پہنتا نہیں ہوں تو اس وجہ سے پہلے تو پسینے پسیینہ اس کو لگ جائے گا دوسری بات گرمی بھی بہت ہوتی ہے
ہاں اچھا چشمہ اس وہ تو اپ کو ٹیسٹ کر کے انکھوں کے لیے
ہاں وہ لگاتا ہوں میں گھر میں
کیا بول رہے ہو آپ
خدا الگ ہی قسم بتاتا ہوں
دن میں بھی لگاؤ نا کم سے کم آپ کو پتا ہے آپ کو کتنا آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ ہے بہت زیادہ تو بہتر ہے آپ دن میں بھی لگاؤ ج دھول مٹی آنکھوں میں جاتی ہے دن بھر ہوا میں جو ہوتی ہے تو ویسے ویسے آپ کو پھر بہت فرق پڑے گا اس سے کم سے کم اس سے بچ جاؤ گے اور جب تک آپ نے وہ چشمہ لگا کے رکھا ہے آنکھوں میں وہ اپنا کام بھی دے گا
صحیح بات ہے
پرسو ہی اس میں آٹھ نو سو روپے لگ گئے تو کم سے کم وہ تو آپ واپس کر سکتے ہو نا اس کا تو فائدہ اٹھاؤ
بھول جاتا ہوں میں اصل میں
لگاؤ کیونکہ اپنا ہی فائدہ ہے اسے آپ کو
ہاں میرا سب سائڈ سے فائدہ ہی ہے
اچھا ٹھیک اچھا فون کٹ کرنے کے بعد پھر آپ نماز پڑھ لینا ٹھیک ہے
ہاں وہ تو پڑھنی ہے ضروری
میں نے پرسوں دیکھی تھی ایک یہاں پہ نہا فون پہ ایک پڑھا رہی تھی قرآن میں نے اس کے ساتھ کیا تھا رابطہ میں نے اس کو بولا تھا مجھے بھی پڑھنا ہے لیکن پھر یہاں پہ گھر میں امی نے بولا نہیں یہاں پہ ہماری گلی میں ایک عورت پڑاتی ہے شام کو سات بجے تو اسی کے پاس جاؤ یہیں پہ ایسے فون پہ مت پڑھو تو اسی کے پاس جاؤ قرآن پڑھنے اب میں سوچ رہی تھی کیا کروں یہاں سے وقت بھی ہونا چاہیے نا وہاں جانے کے لیے جو وہ فون پہ پڑھاتی ہے اس میں ایک فائدہ تھا یا تو وہ صبح پڑھائے گی صبح فجر کے ٹائم اس سے انسان اٹھ بھی پائے گا جلدی فکر رہتی ہے نا
دوسرا
یہی تھا نا کہ اگر وہ شام کو پڑھائے گی پھر شام کو نہیں ہوگا وقت اگر صبح پڑھائے گی تو صبح کا وقت اچھا ہے ایک تو انسان اس سے جلدی اٹھ ٹھیک ہے اور صبح سویرے اگر قرآن پڑھے گا تو وہ زیادہ ہی بہتر ہے اس سے پھر نماز کا بھی ہو جائے گا حساب کنو روزانہ
ہاں وہ تو میں ویسے بھی بتاتا ہوں وہ تو خالی قرآن کے ٹائم تھوڑی نا نماز پڑھنے و تو اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں
ہاں میں نے بولا پھر ایک رہتا ہے نا جب روزانہ انسان کوئی کام کرتا ہے اس کی عادت پڑ جاٹی ہا
ایک مثال دے رہا ہوں ایسے ہی مطلب اب ہوگا نہیں وہ چیز مطلب نہ صبح کا ہوگا ٹائمنگ نہ شام کی ٹائمنگ پہ ہوگا تو نماز پڑھنی ہی نہیں ہے
نہیں پڑھنی تو ہے میں نے کہاں بولا نہیں پڑھنی ہے
پچھلے یہ روز سے یہی ہوتا ہے ہو رہا ہے ہاں کل پرسوں ایسے تیسے ترسو سرسوں
آپ بھی تو فجر کے وقت نہیں اٹھتے ہو نا
میں فجر کی تھوڑی نا بات کر رہا ہوں
اچھا ٹھیک چلو ٹھیک ہے میں آپ کو فون کرتی ہوں آپ پڑھو نماز پہلے ٹھیک ہے چلو السلام علیکم
وعلیکم السلام